سرا جان
ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہاں بس جی جی شکر الحمد للہ آپ بتائیں بھائی جان آپ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی تو گھر پہ سب کیا کھیلے تھ ماں با سب بھائی بہن سب کچھ ٹھیک ہے
آپ سب کہہ رہے سے ہو
جی جی شکر الحمد للہ
کیا کر رہے آپ اس وقت بس میں بیٹھا تھا ایسے ہی سوچا کسی سے بات کر لوں آپ سے بات ا اب ہوگی تو کوئی مزہ ہی
جی جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا ابچھی اچھان کیا تو وہ بھی اپنے کانا وانا کان کچھ ناشتہ واشتہ کینہہ
نہیں نہیں کھانا نہیں کھایا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کھانا کھائیں گے اور پھر س ہو جائیں گے
جی جی تو آپ پڑھ رہے ہیں آج کیا کر رہے ہیں زندگی میں
میں پڑھ رہا ہوں پھر دیکھیں گے کیا ہوگا آگے تو ابھی تو پڑھ ہی رہا ہوں
جی جی جی تو
ہاں
ہاں کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ
میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں
جی جی تو آگے کا کیا سوچا ہے کیا کر بننا ہے زندگی میں آپ کو
زندگی میں مجھے پولیس والا بننے کا شوق تھا
کیا بننے کا چوت تھا بائی جان
پولیس والا سپاہی سپاہی بننے کا شوق تھا
جی جی تو اچھا آپ کا اچھا مقصد ہے
ہاں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے نا مطلب جب جب کسی سپاہی کو دھتا ہو نا مجھ مطلب اندر سے مطلب خون گرم ہوتا ہے کہ کاش میں بھی بند پاتا
جی جی بہت بڑھیا تو اچھی بات کہی آپ نے آپ کو پولیس تو اچھا مقصد ہے آپ کا زندگی کا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے لیے
ن مطلب آج کل مطلب جو کمپٹیشن زیادہ ہو چکا ہے مطلب اسی لیے تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا آج کل کمپٹیشن بہت ہو رہا ہے جاب و پھر جیسے کہ پوسٹس دس بیز نکلتے ہیں اور فارم لاکھوں میں بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بے روزگاری کا سبب بنتا جا رہا ہے اور کوئی کئی لوگوں کو اپنی زندگی کا جو مطلب ٹارگیٹ ہے وہ اسے حاضر نہیں کر پاتے ہیں نا جی
ہاں جی جی صحیح صحیح فرما رہے آپ
جی بہت بڑھیا تو آپ مجھے یہ بتایا ابھی تعلیم حاصل رہے تو آپ مجھے ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں تعلیم کے فوائد آپ مجھے کچھ بتائیں تلیم کیا فائدے آپ مجھے کچھ بتائے یا میں بتاؤں آپ کو
ایجوکیشن اس وقت مطلب ایک تو آسان ہے مطلب مطلب ایجوکیشن سیکھنے کے لیے مطلب بہت سے زذریع اس وقت ہے
جیاں بالکل
لوگ کہیں سے بھی سیکھ سیکھتے ہیں مطلب آن لائن یا ٹیوشن جاتے ہیں
بہت بہت بڑھیا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے ہاں جی
آپ بتائیے آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں
جی جی تو آپ کو پتہ ہی یہ آج مطلب میں آپ سے اسی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تعلیم کے فائدے مطلب ذرا سوچے اگر انسان کے پاس مطلب تعلیم کا مقصد تعلیم کا ہو نہ ہو اور وہ کیا وہ صحیح اور غلط مطلب فرق پیدا کر سکتا ہے
ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں پڑھا لکھا انسان مطلب
کوئی مطلب ان پڑھ ہو تو کیا وہ صحیح غلط مطلب پہچان سکتا ہے نہیں پہچان سکتا
ان پڑھ نہیں پہچان سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو نا پڑھے لکھے انسان کو مطلب پڑھائی سے وہ اس کا دماغ دماغ جو ہے نا ذہنی دماغ مطلب تیز ہوتا ہے وہ مطلب دیکھ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے
جی جی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے یہ ایسی دولت ہے جسے نہ کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ ہی ختم کر سکتا ہے تعلیم ہمیں صرف پڑھنا اور لکھانا ہی نہیں سکھا تھا بلکہ اچھا اھکلا
ہاں تعلیم ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا تعلیم سے صحت صفائی اور ماحول کی اہمیت کا علم ہوتا ہے
جی بالکل
ہاں تعلیم انسان کو ازات کامیابی اور بہتر زندگی دیتا ہے
جی جی تو تعلیم کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں دوسری کی عزت کرنےنی مطلب جانتے ہیں نا جی
ہاں تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے
بالکل بالکل بالکل تو آپ نے بہت اچھا کہا مطلب
کے برائے میں کیا ہے اور
تو مہتبہ اس سے تو آئے تو ہم اس سے دوسروں کی مطلب جو عزت ہے وہ کرنا جانتے اس سے ہم ذمہ داری نبھا نبھانا اور جو فاصلہ مطلب فیصلے کر وہ وہ ہم بھی تعلیم کی وجہ سے ہی سیکھتے ہیں
تعلیم سے ہم ادب اخلاق اور دوسروں کی عزت کرنا سیکھتے ہیں
جی جی بالکل تو آج دنیا میں جو بھی مطلب ترقی ہو رہی ہے چاہے وہ سائنس کی ہو ٹیکنالوجی کی ہو یا میڈیکل سائنس کی ہو یا انجینئرنگ کی ہو اس کی بنیاد صرف تعلیم ہے اگر ڈاکٹرس تعلیم حاصل نہ کرے تو مریضوں کا علاج کون کرے گا اگر مطلب آپ کو پتہ ہے انجینئر نہ ہوں تو جو یہ بڑے بڑے پول جہاز مطلب یہ بلڈنگس یہ عمارتیں کون بنائے گا
کون بنائی گئی سباں ہاں اور آج کل مطلب جو ہے نا مطلب ہر لڑکی یا لڑکا دونوں کو تعلیم سیکھنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک سیکھے ایک گھر کے کام کریں نہیں دونوں دونوں کو برابر میں مطلب تعلیم سیکھنی چاہیے کہ تعلیم انسان کا حق ہے مطلب آج کل میں یہ بہت ہی مطلب فائدے مند ہے جو جتنا تعلن سے سیکھے گا وہ اتنا کامیاب رہتا رہے گا
جی آپ نے صحیح فرمایا تعلیم انسان کا حق ہے م بے شک یہ انسان کہ کہ اور یہ ہر انسان کو مطلب وہ عورت ہو یا مرد ہو سب کو سیکھ چاہیے اس سے مطلب انسان آپ کو پتا ہی ہے جو اندھیرے سے نکلتا ہے اور روشنی کی دنیا میں باہر آتا ہے
ہاں جی صحیح فرما رہے ہیں ہاں جو قوم تعلیم کو اہمیت دیتی ہے نا وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے جی جیسے آپ مطلب آپ مطلب ہو آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ جیسے کنٹریز وہاں پر زیادہ مطلب تعلیم حاصل ہو اں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے ہیں چائنا دیکھو
جی تو آپ کو پتہ ہے ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ مطلب دوسروں کی بھی مطلب مدد بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہے وہ اپنے حقوق اور فرائض کو بھی سمجھتا ہے قانون کا احترام کرتا ہے اور معاشرے میں مطلب عام جی مطلب اور معاشرے میں بھی وہ امن اور بھائی چارے کو بھی فرو فرو فروغ دیتا ہے نا جی تعلیم آپ کو اگر پتہ ہی ہے تو تعلیم کی وجہ سے ہم جہالت غربت اور بے روزگاری کم کرنے میں بھی مطلب ایک اہم کردار پیدا کرتی ہے جب زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو زیادہ ملک جسے آپ نے کہا کہ
ہاں یہ آپ سےحی فرمایں آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ بہتر انسان بننے کا ذریعہ ہے یہی یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ ہاں
تو آپ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ایک دن کے لیے مطلب بہت سارے پیسے مل جائیں گے یا اچھی تعلیم تو آپ مطلب منتخب کون کریں گے آپ کیا چنیں گے اس میں سے
میں تعلیم چنوں گا کیونکہ مجھے
جی جی بالکل آپ نے اچھا کہا آپ تل چنیں دیکھے کیوں میرے خیال میں مطلب جو تعلیم ہے وہ بہتر انتخاب ہے
وہی ہے نا مطلب جو آج تعلیلم سھ مطلب آج کل کے طالب علم کل کے ڈاکٹر بن گے انجینئر بن گے ٹیچر بنے گے سائنٹسٹ بنےیں گے یا لیڈر بنےیں گے جب مطلب وہ پڑے لکھے ہوں گےب وہ کل میرے بچے کو مطلب مے بچوں کے سات مطلب ٹھیک بھی وہا کریں گے ار ٹھیک مطلب اچھے سے مطلب پیش آئیں گے یہ نہیں اگر کوئی ان پڑھ بنے گا کچھ وہ تو کل مطلب وہ الٹا پلٹ کرے گا سب
بالکل آپ نے بے شک آپ نے صحیح بات فرمائی تو میرے خیال میں تیل ہی مطلب بہتر ہے مطلب چننا کیونکہ اس سے تعلیم مطلب تعلیم سے ہی انسان پوری زندگی عزت سے جیتا ہے کامیابی مطلب حاصل کرتا ہے اور تعلیم کا کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہی ہے آج مطلب تعلیم کی وجہ سے انسان کو مطلب روزگار
میرے پیارے بھائی سنیے سنیے آپ
ٹھیک ہے
تعلیم سے انسان ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے
جی بالکل بالکل
اسے مطلب روز روز برہ زندگی میں بھی مزہ آتا ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے انسان مطلب ذہنی مریض نہیں بنتا ہے
جی بالکل
ہاں
تو آپ نے صحیح فرمایا جی آپ نے صحیح فرمایا ہے جی تعلیم سے مطلب انسان ذہنی مریض نہیں بنتا ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے تو آج کل اگر آپ دیکھیں آج کل کے دور میں جو مطلب ان پڑھ ہو جس نے تعلیم حاصل نہیں کی اپنی معاشر
ہاں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بھی دقت ہوتی ہے نہ اسے مطلب کچھ استعمال کرنا چاہیے مطلب فون بھی نہیں اسے آتا ہے استعمال کرنا گاڑی مطلب گاڑی جو مطلب نم ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہے فون کرے گا کسی کو وہ بھی نہیں آتا اس لیے تعلیم ضروری ہے اس آج کے اس دور میں
جی آپ نے صحیح فرمایا آج جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں زمانہ جو چل رہا ہے اس میں مطلب ان پڑھ جو ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیے اپنے معاشرے میں جو مطلب جس کی پاس تعلیم نہیں ہے تو اس کی مجھے لگتا ہے آج کے معاشرے میں اس کی عزت بھی نہیں ہے کہیں نہ کہیں ان پڑھ لوگ جو
نہیں نہیں کچھ چیزت نہیں ہے
جی جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کچھ عزت بھی نہیں ملتی ہے مواشے میں ہے نا جی
ہوں میں نے پہلے ہی بھی کہا تھا نا آج آل کے دور میں تعلیم انسان کی بنیاد بن چکی ہے
جی جی مطلب یہ مطلب م روائرمٹ بیسک روائرمنٹ
انسان انسان ہی نہیں رہتا آج
جی جی تو اگر انسان کو کچھ نہیں جائے تو کم سے کم اسے تعلیم حاصل کرنی ہی کرنی ہے ایجوکیشن
ہاں
خالی تعلیم یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے وہ مطلب کتابیں پڑھییں لیکن اس سے اس کے ساتھ اسے ادبی مطلب تعلیم ہمی ادب سے ا ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا
ماں باپ سے بات کرنے کا ادب سکھاتی ہے جو انسان اپنے ماں باپ کے اچھا اچھا سلو کرے گا وہی اصل میں وہی انسان ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا
ہاں یہ نہیں کہ تعلیم صرف اچھی نوکری دلا سکتا ہے نوکری بھی ضروری ہے انسان مطلب انسان کے لیے نوکری بھی ٹھیک ہے لیکن مطلب یہ نہیں کہ صرف نوکری چاہیے
ہاں جی تو کہئی ہاں جی تو ان سے مطلب تعلیم سے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے انسان مطلب تعلیم سے گدھے سے مطلب ہاں انسان گدھے سے مطلب مطلب انسان بن جاتا ہے نا جی تو بھائی جان جی بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے پونچ
ہاں آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا ہوا مطلب شکریہ آئندہ
آئندہ بھی ہم بے شک ہم آئندہ بھی بات کریں گے جی جی بہت بہت بڑھیا تو خدا حافظ چلیے چلیے